اللام علیکم بھائیان اور سب خیریت ہیں
کہہ دیتے اور آپ بتائیے بارش پارش کیشوری
ٹھیک ہو رہی ہے اور ابو جان امی جان سب ٹھیک ہے کیا
ٹھیک ہے بھائی
اور بیگم صاحب کا کیا ہو رہا ہے-
بھائی وہ بھی ٹھیک ہے اور موسم کیسا چل رہا ہے اپ کے ہیں-
موسم تو ٹھیک ہے کہیں بیگم صاحب آپ کو گھمانے نہیں لے-
نہیں لےگا رہا
کیوں بھائیان ہماری بیگم صاحبتا یہ بول رہی ہے کہ جموں کشمیر کی طرف چل رہے ہیں-
ہماری تو نہیں کر دیتی ہے
وہاں تو بادل پٹنے کی سمباونا رہتی ہے باڑھ آ جاتی ہیں ہاں تو لوگ مرتے ہی ہیں اور ٹائم جو ہے مان لو اس اس سیزن میں تو-
ہاں کیونکہ بارش کی وجہ سے
ہاں چلو یہ بد بتاؤ کہ یہ پریاورن پردوشن ہے یہ کیسے ہو, رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ کوئی جانکاری ہے یا پھر میں بتاؤں
آپ فرمائیے
ا یہ ایسا ہے کہ پر پردوشن ہے یہ ہمیں لوگ ہیں ہمیں پھیلا رہے اس چیز کو کیونکہ ہم ان پہ رکاوٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ایسے پیڑ پودے کی اندھا دھند کٹائی چل رہی ہے جگہ جگہ پیڑ لگا ہی نہیں رہے ہیں جگہ جگہ سے پیڑوں کی اور کٹائی کر رہے ہیں جنگلوں کو صاف کر دیا گیا ہے اور برج تو کہیں دیکھنے لائق بھی نہیں بچے پہلے روڈ کے سارے کتنے برج تھے لیکن اب اتنے نہیں ہیں
کیونکہ اسی وجہ سے بھائی جان پیڑوں کی ایسی کٹائی چلتی رہے گی تو پھر آگے چل کے کیا ہوگا اھی تو آکسیجن کی کمی کتنی آ رہی ہے ہارٹ اٹیک کی سمبانا ہے تو اسی کارن آ رہی ہارٹ اٹیک کی سمباونا کیوںکہ آپ بھی خود سمجھ رہے ہو میں بھی- کیونک بھائی جان ایسے ہم پیڑ پودوںے سے آکسیجن نہیںے پائیں گے? تو پھر لیں گے کہاں سے
یہ بڑے بوڑے لوگ ہیں یہ- یہ بڑے بوڑے لوگ ہیں یہ- یہ ٹھیک دار ہے جو گلی میں ڈول رہے ہیں ان کی سانس کی بیماری چل رہی ہے-
سییھ بائی ایسے کہ پیڑ پودوں کی سمباونا بہت ہاڑ ہے چل رہی ہے کی پیڑ پودے ہوں گے نہیں تو- نئی- نئی بیماریاں پیدا ہوں گی, اور سانس کی بیماریاں بھی پیدا ہوں گی اسی وجہ سے- پردوشن پھیل رہا ہے جیسے چلو ہم تو گرامیین سے ہیں بھائی جان گرامیین سے بلونگ کرتے ہیں- یہاں تو چلو اتنا شانت واتاورن ہے حالانکہ لیکن سٹیوں میں ش گھروں میں جا کر دیکھو وہاں پر کیا ہے کہ- نئی- نئی کمپنیاں کھل گئی ہیں کارخانے ہیں- اور باہنوں کا آنا جانا رہتا ہے ہر ٹائم وہاں پر تو دن میں نائٹ میں- اور ہٹا میں وسے بہنوں کا چلنا جیسے دھواں پردوشن ہو رہا ہے کمپنیوں سے تو بھی دھواں ہو رہا ہے کارخانے ان سے بھی ہو رہا ہے- تو اسی وجہ سے یہاں تو واتورن بہت اشھ چل رہا ہے کتنا واہن پردوشن ہو رہا ہے کیوں باہنوں کا چلنا آنا جانا- اور اب تو چلو سرکار بھی بہت اتےجت ہو رہی ہے اس چیز پہ- کہ مطلب یہ ہے کہ الیکٹرانک چیز نکال رہی ہے ہو ہر ٹائم کیونکہ الیکٹرانک چیز نکالنے سے یہ ہے کہ- ویسے ڈیزل پیٹرول والی وہ تو بند ہو ہی جائیں گی- کہ اس سے تو اچھا الیکٹرانک ہے-
ہاں بائی جن
ہ ہاں-
یہ یہ میں پڑھوا ہوں
ہاں فرمائیے وائی جان
یہ ہے کہ لوگ آگ کوڑا دان میں کوڑا ڈ ڈالتے نہیں ہے بیس پھینک دیتے ہیں نالیوں میں نالی بھر جاتی ہیں بارش کی وجہ سے نالی نالی نالی رک رہی ہیں نالی چل نہیں پا رہی ہیں کیونکہ
ہو رہا ہے کیونکہ یہ کوڑا کچرا ہے وہ کہیں بھی کہیں بھی کئی استان پر پھینک دیتے ہیں کوڑا جان کر ن پرریوگ کر کے گلیوں میں پھینکنا نالیوں میں ڈالنا اور کوئی خالیستتان اس میں ڈالنا وہاں پر کیا ہے کہ یہسے ہم کوڑے دان کو ڈال دیں گے سو وہاں پر سڑے گا کرے گا وہاں پر نئے نئے کیٹاڑوا پیدا ہوں گے ان سے ہمیں بیماریاں ہوں گی جو کیٹاڑو کا پیدا ہوں گے تو ابھی جہریلے کیٹاڑو ہو جاتے ہیں پھر بھ ہمیں آک کاٹیں گے تو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اب سگندھ آئے گی بری سے بری مطلب بدو آئے گی اس میں سے تو کتنا ہانکارک ہے ہمارے جیون میں وہ
ہاں
اسی کا پھر اور گا پانی کو بھی دشت کرتے ہیں وہی کہ ہاں جی فرمائیے
یہ کیوںک گھروں میں پانی بھر جاتا ہے نالیوں رک جاتا گھروں میں پانی بھر جاتا ہے تو اس سے بیماری بن رہی ہے گندا گندا پانی ہے لیٹ کٹراؤ کا پانی آ رہا ہے اور
چلو گگر گرامیڑوں میں تو یہی ہے کہ سرپنچوں کیغطی ہے و سال ہی اتنے کھانے یوگیہ ہو گئے ہیں کہ ایک پیسہ بچانے کے چکر میں جان کیا سے کیا کرتے تھے اور مطلب خرچ تو کریں گے اتنا ہی جو دس بیس ہزار ہو پیمنٹ پانچ لاکھ سات لاکھ ہر سال لیتے ہیں
ہاں جنتا جی بول دیتے ہیں کام کروا رہے ہیں کروا رہا ہے ابھی آ رہا ہے کام ہاں
بھائی جان کیونکہ ایسے ب سرپنچوں کا بھی یہ کھانا ہے اور بھی ادھاری ہیں سب سالے کھانے کے لیے ہیں اور کچھ یہ نہیں سہ پا رہے کہ اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے کتنا ہمارے لیے ہانکارک ہے یہ چیز ہے جو
بھان نالی پلیوں کو صاف نہیں کرواتے ہیں نالیوں میں کچرا ہے تو یہی یہی کا کارن ہے کہ کیوںکہ سرپنچ مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ لووں سے تو بول دیتے ہیں کہگر میں کروا رہا ہوں ص آپ یہ کروا رہا ہوں پن کروا رہا ہوں ار بع
ہاں کرواتے ہیں نہیں یہ اس سے بھی بیماریاں ہو رہی ہیں تو یہ بھی یہ سلا گڑا یہ یہ بھی واتاور کا شود کر رہا ہے کیونکہ جگہ جگہ پر یہی ہوتا رہتا ہے
اور یہ کچ کچھ لوگ دال زیادہ کھاتے ہیں ٹماٹر آ رہا ہے سارا سڑا سڑا بسا سڑا وسا ٹماٹرا آ رہا ہے ان کو لوگ کوا کر رہے ہیں ان سے بیماری ہو رہی ہے کیونکہ اس میں کیڑے گڑار پڑ جاتی ہیں
ہاں بالکل صحیح برما رہے ہو اس سے کیونکہ یہ کیا ہے کہ اس سبزیا میں بھی بہت کیوں سبزیوں میں مراٹ ہو رہی ہے کیمیکل گت اس سے بھی ہمارے جیون میں بہت انیای چیز ہے یہ
کیونکہ اس چیز سے ہم کھائیں گے پیئیں گے تو آپ ہم نے دیکھا ہوا چلو ہمیں مانتے ہیں ہمیں سبزی اگائیں گے تو ہمیں کیا لگتا ہے کچھ لالچ آتا ہے ہمارے دماغ میں کہ چلو ہم سبزی کو چلو ایک کلو کا کدو ہے اس کو دو کلو کا بنا لیں انجیکشن ٹوک د ہ
انجیکشن لگا دیتے ہیں کسان ہاں جی فصل کرتے ہیں وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں
ہاں انجیکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں تو اس سے بھی بہت نقصان داک ہوتا ہے وہی سبزی پھر بازار میں جائے گی پھر وہاں پر بھی خراب ہو جائے گی وہاں پر سے پھر ہم کوئی کسٹمر بھی لے گا تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ یہی وجہ ہے بھائی جان
بھجن یہ بول رہا کہ آپ نے اپنی سنو بھائی جان آپ نے اپنے گام میں اپنے اپنے اپنے گامں میں لوگ بگ دیکھے ہوں گے کئی لڑکے ہیں وہ ا کوری ویسے بغگر بات میں پیٹرول کو خرچ کر رہے ہیں اس سے دھواں پھیلا رہے ہیں بیماری کو کر رہے ہیں یہ ابشیک نام کا لڑکا ڈول رہا ہے یہاں پر
ہاں جی وہ ہے ہی ہے کیونکہ جگہ جگہ ایسے ہی ہیں کوئی لڑکے سمجھدار ہے ہی نہیں کیونکہ وہ اپنے جیون کو نشٹ کر رہے ہیں وہ اپنے جیون کی برقرار اپنے کار پرگتی چل رہی ہے ان کی تو ان کی مطلب یہ ہے کہ جانے کے یہوگ گیم ہے اب اس زندگی کو کم ہی جی پائیں گے پہلے لو وغیرہ کتنے تھے سو سال سو کم سے کم جیتے تھے لیکن اب تو دھواں کر رہے ہیں کئی جگہ پر نشہ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کی اب تو ارے پینتالیس ورس تو کوئی نہیں جی پائے گا کیونکہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو کیا کیمیکل یوگت تو ہر چیز کھانا ہے انہیں پتتا ہی نہیں پڑ رہا ہے کا وہ ک اور جے ہمارے گاؤں میں ایک گولو ہے تو وہ بھی مطلب یہ ہے کہ مطلب فاسٹ فوڈ بہت کھاتا ہے اس سے کیا نقصان
ارے بھجن میں بھروا ہوں ایک کچھ کوئی لوگ ایسے ہیں کہ یہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں سگریٹوں سے بتاتے ہیں منٹ سیکنڈ تک س ہاں مطلب سیکنڈ منٹ ختم ہوتی ہیں تو یہ ابشیک نام کا ہے وہ سیکنڈ زیادہ پیتا کیوںکہ آپ نہیں تو مطلب ختم کر رہیا ہے اور کی اور کروا رہا کیوں وہ بغل میں پیتا ہے
ہاں جی جگہ جگہ ایسے لوگ ہیں کہیں جہ پر بھی دیکھ لو آپ ہر گاؤں میں ہر شہر میں تو ایسا ہی سسٹم ہے بھائی جان کی اتنا ہی ان کا پرریوگ کریں تو بہت اچھا رہےا جیون ہے لیکن دیسی کانا شدھ کانا تو بہت اچھا رہےا انیہتھا تو نقصان ہی ہے ہمارے لیے
آج کل مطلب کوئی شدھ کھانا کھا رہا نہیں ہے اور
ہاں یہی ہے کہ ارجی ہمیں ہے ہمیں بیچنے والے ہیں اور ہمیں کسٹمر ہیں ہمیں ان کو بیچیں گے
ج
ہریش جی ان کو ملاوٹ کر کے بیچیں گے تو انہیں کو ہم ہی خریدیں گے ہمارے بھائی بندو کو خریدیں گے تو یہی تو ہے
اور ان سے زیادہ بیماری بیماری بیماری ان سے زیادہ پیدا ہوتی ہے کیونک کئی لوگ انجیکشن لگا دیتے ہیں
فائی ہو رہی ہے بہت کیونکہ وہاں پر جیو جنتو پہ بھی بھگٹے ہیں بیبی اٹیک کرتے ہیں کہیں
ہاں
گرامیینوں میں کئی شہروں میں جا کر کیونکہ ان کا جو نواس استان ہے وہ چ آیا ہے تو کیس رہتےیں گے جیو جنتو
جیب جنتو یہ پچی ہیں ان کو بتا رہے ہیں فائیو جی نی
یکا پہلے ہم صبح سویرے جاگتے تھے چڑیاں کی چہچاہٹ ہوتی تھی لیکن اب چڑیاں رہی ان کی جاتتیاں ہیں جو لپت ہوتی ج رہی ہیں جو جنگلوں کی کٹائی ہو پیڑوں کا ان کا گھونسلہ رہا تھا تو پڑی نہیں بچے تو وہاں پر رہیں گے کچھ یہ پرابلم
اوری
پل ماری کہے پہلے یہ نیٹ ورک ارییا پہلے و جی نٹکا بھی کر دی ہے
آ فائیو جی ہو گیا ہے
ہاں تو اس سے بھی نیٹ ورک سے بہت پچڑیاں ختم ہو چکی ہیں کی جاتیوگ تو رہی ہیں کیکہ آپ نے دھا ہو کہیں چھت پرار تم کڑے ہو تو وہاں پر کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے ان کا ہم کو کرنٹ مار گیا لیکن وہ نیٹ ورک پروابلم آتا ہے ہم ہم پر بھی اٹیک کر دیتا ہے کبھی کبھی تو
یہی چل رہا ہے اور فائیو جی سے زیادہ پروبلم آ رہی ہے کیونکہ یہ چڑیاں ہیں وہ چوٹی چھوٹی چ چڑیا تھی وہ بیا نام کی چڑیا تھی وہ تو تنی رہ یہاں پر ہے تو وہ غائب ہو گئے
ہاں چڑیاں وغیرہ ہیں یہ بہت پچی ہیں جیسے پہلے کا کتنے اڑتے تھ لیکن اب کوا دھنے نہیں بچے اسی وجہ سے اور ہو پا رہا ہے کیونکہ
یہ یہ مور مور ب چاری
ہر چیز کو نقصان ہے بھائی باتور شدھ نہیں رہے گا تو کیا ہوگا
ہاں بڑے بڑے برچ ہیں ان کو کٹا کٹوا دیتے تو یہ مور ہے یہ بڑے پرچی ہیں وہ وہاں پر رہتے تھے یہ
دھنیہ واد
اوکے بھائی اوکے بھائی